ہیلو
ہیلو
ہاں کیسی ہو ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
کیا کر رہی ہو سوگئی ہاں کیا
نہیں گر نہیں سوئی نہیں ہو گرمی سے حال خراب ہے گرمی بہت ہے
پنکھا بھی کچھ نہیں
نہیں دی نہیں یہ بھی گرم ہوا ہی ڈالتا ہے جیسے وہ اتنی گرمی ہے نیند نہیں آرہی ہاں کشمیری میں اس کہتے ہیں نا بھرات
ہاں ابھی تو یہ ہے کچھ دنوں کب ختم ہو جائے گی
جس طرح ونٹر چالیس دنوں کا ہوتا ہے نا یہاں زیادہ تیز اسی طرح بھرات بی ہوتی ہے زیادہ تیز فورٹی دین تک تو
ابھی تو مانو اگست تک ایسے ہی رہے گا اگست تک تو ایسے ہی رہے گا
ہاں جو بچے ہیں جن کی سمر ویکشن ہوئی ہے وہ نہ ریلیکس کریں گے ان دنوں ان سات آٹھ دنوں ریلیکس کریں گے دیر سے سوچ
زین شو
ہاں دیر تک سو سکتے ہیں اور باہر بھی نہیں جانا ہے ان کو تو ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہ تو مست تی کرے گے
اب بھیجینگے نہ وہ الگ بات تو نا اب بھیجیں گے نا ان کو اسکول والے کام تو وہ ہے دس دن کی چھٹی ان کو بیٹھنے ہی نہیں دے گی ان کو اتنا کام بھیجے گے دس
وہی وہ غلط طریق ان کو اسٹاپ کرنا تھا ان دس دنوں میں کام بھی نہیں دینا تھا اسٹاپ کا تھا
وہ لوگ بھیجیں گے اب کل وہ لوگ بھیجیں گے کام
وہ بچے جو ہیں وہ انجوائے کرتے اچھے سے لیکن کیا کریں یہ یہ تو رولس ہے نا فالو کرنے پڑتے ہیں نا
آدھی بچے تو اب نانی حال جائیں گے کل سے
ہاں تو آپ کا نانی حال تو وہی پہ ہے
ہاں ہمارا تو ادھر ہی ہمیں تو نزدیک ہے
ہاں آپ آ جاؤ ہمارے گھر میں یہ بھی تو با ہی گات ہے
آج آئی تھی نا وہ دوسری ماسی بھی میری
ہاں اس نے کہا تھا کہ میں آئی ممی بیمار تھی نا پھر اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے کپڑے دھوئے میں نے صبح فون کیا تو میںمی بہت بیمار تھی اس کی ٹانگوں میں بہت درد تھا
ہاں پھر میں نے فااتمہ کو بریانا گوم نے فاطمہ نہیں آئی تھی پھر میں اس کو فون کیا آ جاؤ فاطمہ پھر وہ اتنا جلدی آئی دوڑ دوڑ کہ خوش ہو کے آئی چلو چلو گھومنے جائیں گے
وہ کتنی کیوٹ ہے وہ کتنی پیاری باتیں کرتی ہے
ہاں پھر ہنس رہی تھی راستے میں اتنا ہنس رہی تھی
مجھے اس کی ہنسی بہت پسند ہے میری جگر ہے وہ
ہاں ہاں بہت اچھی ہے اب وہ سیکھتی ہیں نا باتیں کرنا بھی اب اروا بھی بڑی ہو جائے گی
انشاء اللہ انشاء اللہ پتا ہے ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے اس کو اتنی گرمی لگی اس نے اپنے سارے پارک نکالے
ہاں ان کو بھی رات ددمی لگتے اب آپ دھیان رکھا کرو اس کو پانی وانی دیا کرو
ہاں میں نا دوپہر کو مجھے ہر بات بھی مار تھی نا میں اسی کو سلا رہی تھی تو میں نے دیکھا وہ مجھے اتنی آوازیں دے رہا تھا ہاں ماما بولتا ہے مجھے ماما ماما ماما پھر میں نے سوچا یہ مجھے اتنی آوازیں کیوں دے رہا ہے کہ میں جب گئی تو اس کو پانی نہیں تھا
ہاۓ ہائے ان کو بھی لگتی ہے نا ان کو بھی لگتی ہے نا بچارے جانوروں کو بھی اب ہمیں دھیان رکھنا چاہیے
ہاں پھر میں نے پانی اس کو پلایا پھر وہ چپ کر کے بیٹھا تب سے اب تک اس نے ایک بار بی مجھے پکارا جب اگر اس کی ٹرالی گندی ہوتی ہے یا پانی نہیں ہوتا ہے یا اسے کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے انسانوں کی طرح آوازیں دی تا ہاں ماما ہاں ماما میں نے سچنگ ایک ک بلا رہا ہے مے توتا
ہاں ہمارے گھر پہ بھی ہے نا بلی اس کو بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے
نہیں میں میں حیران ہوں جیسے انسان بلاتا ہے نا جیسے بچہ بلاتا ہے نا ماں کو برابر ایسے جی مجھے یہ بلاتا ہے مما مما جیسے
طوطے تو نام لیتے ہیں طوطے تو بلاتے ہیں
ہاں یہ مجھے بہت مجھے سارے بچے بولتے ہیں ہاں ماما تو یہ بھی مجھے ہاں ماما بولتا ہے اور جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا ہے کوئی کسی چیز کی یا اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ کسی کو آواز نہیں دیتا صرف مجھے ہی آواز دیتا ہے
اب سنا کرو پھر بھی آواز دینے کے بغیر بھی جایا کرو دیکھنے
ہاں میری مسٹیک ہو گئی اروا کی وجہ سے نا میں اس کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہی ہوں پہلے میں کو زیادہ ٹائم دیتی تھی اب اروا نہیں اروا تو رہتی ہے نانی کے پاس وہ اچھے سے دادی دیتی ہے اس کو اپنے پاس یا اسی کے پاس رہتی ہے انڈین کا وہ اس کو کشمیری میں گانا سناتی ہے کھیلتی ہے وہ اسی کے ساتھ مستی کرتی ہے لیکن یہ بیمار تھی نا اسی وجہ سے پھر میں گئی تو اس پانی ہی نہیں تھا میں اس کو پہلے زیادہ توجہ دیتی تھی اب بھی دوں گی انشاء اللہ لیکن آج میری بہت بڑی مسٹیک ہو گئی
تو تھوڑی یہ ذمہ داری بڑھ گئی اب اروا بھی آ گئی ہے
ہاں پہلے مٹی تھی اروا اسی وجہ سے ہاں
ہمیں بہت دن سے ٹی وی ٹی وی خراب ہو گیا ہے کوئی ٹھیک کرنے نہیں آتا ہے سائبر والا میں نے ان کو نے فون کیے بارہ دن ہو گئے کوئی آتا ہے لا پرروا سنتے ہی نہیں آتا ہی نہیں ہے کوئی
کیوں نہیں اب مت دیکھو ٹی وی آج تک کون دیکھتا ہے
ارے نہیں وہ مت ہے وہ ٹی و وہ ہے نا وہ اسمارٹ ٹی وی اس پہ یوٹیوب ووٹیوب سب چلتا ہے نا
ہاں ہمیں بھی ہے ہمیں بھی ہے
تو اسی لیے لیکن وہ وہ آتا ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے فائبر والا
ہم بھی جاویں ہم بھی زیادہ نہیں دیکھتے ہیں ٹی وی پہلے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی نا تو میں اتنا دیکھتی تھی سارا دن ٹی وی دیکھتی تھی سنڈے کو ہم بہنیں جاتی تھی اور بازار سے بہت بہت کھانے کا سامان لاتی تھی پھر دن بھر آپ ٹی وی دیکھتی تھیں پھر اس چھٹییاں ہوتی تھیں نا سکون کی تو ہمیں اتنا مزہ آتا تھا لیکن پھر میں اتنا دیکھتی تھی میں نے سوچا جب میں سسرال جاؤں گی وہاں میں کیا کروں گی لیکن مجھے اب اچھا نہیں لگتا ہے میں دیکھتی ہی نہیں ہوں کچھ بھی
آج کل زیادہ کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا آج کل سب کے پاس موبائل فون ہے تو
نہیں ہمارے گھر میں ہے امسیڈی بھی ہمارے گھر میں دو تین ایل سی ڈی ہے اپنے اپنے کمرے میں لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں صر ف ڈیڈی دیکھتے ہیں وہ نیوز دیکھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں بس نہیں پتا ہی یہ کیوں ہو گیا موبائل ہے نا ہاتھ میں سب کے
ہاں آج تو موبائل پہ ہی سب دیکھتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں ریل دیکھ تے ہے آج کل تو سب فون پہ ہی ہے کون ٹی وی کھولے گا اور دیکھے گا
اچھا وہ تو سچ ہے لیکن فون بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صحیح طریقے سے دیکھنا ہے اس پر کچھ غلط بھی آ رہا ہے تو ہمیں وہ نہیں دیکھنا
اور بچوں پہ دھیان رکھنا آج کل بچوں کو بھی فون ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ فون پہ کیا کر رہے ہیں
یہ تو والدین کی مسٹیک ہے نا جو پیرنٹ سر اوکے مسٹیک ہے نا کیوں دیتے ہیں بچوں کو فون جب چھوٹے ہیں جب ان
ہاں زیادہ چھوٹے بھی نہیں دینے چاہیے فون زیادہ چھوٹے کو بھی
ایک تو وہ ریزن ہے دوسری جب ٹین ایج ہو تو اس ٹائم بھی مت دو ان کا زیادہ خیال رکھو کیا کرتے ہیں باہر جاتے ہیں لیکن آج کل تو یہ پیرنٹس بھی دھیان نہیں دیتے بچوں
بچے مت مانتے ہیں آج کل
ہاں دھیان نہیں دیتی ہوں بس بچے پیدا کیے وہیچ چار پانچ منتھ میں چڑھے تو ان کو فون دیا بیٹا آپ لوگ فون میں آپ کو کھلاتی ہوں
ہاں فون سے ہی اروول کو فون کا یہ نہیں کرنا اس کو فون سے دور
نہیں اس کی بہن دیکھتی ہے نا کہ یہ بھی اس اس کو دیکھ کر یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے میں اس کو دور نہیں جاتی ہوں اس کے جو بابا ہے نا اس کے نہیں میں نہیں دیتی ہو اس کو اس کی جو بابا ہے تو اس نے باہر پر جھولا لایا ہے بہت بڑا جھولا اس پر بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں میں اس کو اسی پہ بٹھاتی ہوں وہئی گانا گاتی ہوں کھانا کھلاتی ہوں موبائل فون میں اس کو نہیں دیتی ہوں کیوںکہ میری ساری بہنوں نے کہا کہ آپ اس کو فون مت دینا انشاءاللہ میں اس کو نہیں دونگی
اور اس کو کھلونے دیا کھلو نے بھی اس کو لایا
ارے اس کے بابا نے اس پتا ہے اس کے بابا نے اس کے لیے کتنے کھلونے لائے بہت سارے کھلونے لائے بہت جوھلا لایا کھلونے لائے
وہ اوپر سے سامر کی وہ دیکھنا رضائی اوپر سے اب میں لاؤں گی اس کے لیے وہ
کوئی بات نہیں میلانا
ہاں اس بستر میں سوتی ہے جو میں نے لایا تھا اس کے لیے
اب یہ کیا کہ کیا کہتے ہیں اس کو اب یہ بستر سے باہر نکلتی ہے نا نیند میں ہی اس کی سوتی ہے یہ جب مچھر ہوتے ہیں نا اگر مچھر آئے یا مکیا آئے اندر تو میں اس کو اسی بستر میں سلاتی ہوں جب مکھی مچھر نہیں ہوتے ہیں تب میں اس کو دوسرے بستر میں سناتی ہوں وہ بھی اچھا ہے بہت پیارا وہ بہت اچھا ہے اس میں بھی سوتی ہے دن میں سوتی ہے رات کو میں اس کو اس میں نہیں سلاتی
ہاں رات کو مت رات کو ڈر جائے گی اچانک اٹھے گی
ہاں اسی وجہ سے یہ ڈرتی ہے نا اگر یہ نیند میں کھلتی نا اس کو یہ دیکھتی نا کہ میں کس میں ہوں اسپن
ہاں یہ د اگر اس کو لگے گا باندھ ہوں میں تو یہ ڈ د
ہاں یہ بہت ڈرتی ہے تو اسی وجہ سے میں رات کو اس کو اس میں نہیں سلاتی میں سوچ مجھے بھی نیند آتی ہے اس کو بھی تو اگر یہ ڈرے گی پ تو اگر میری آنکھ نہیں کھلے گی میں یہی سموچتی ہوں ہاں اٹھتی ہے ایک دو بار پھر میں اس کو دودھ پلاتی ہوں ہاں پھر میں دودھ پلاتی ہوں جب تک میں دودھ بناتی ہوں تب تک اس کے بابا لیتے ہیں اس کو گودی میں اور پھر میں دودھ بنا کے اس کو پلاتی ہوں پھر یہ واپس ہوتی ہے
اچھا ہاں دودھ بنانا پڑتا ہوگا گرم ورم کر کے سب
نہیں میں نا پیٹر میں نا کلاسک ہے نا اس میں گرم پانی رکھتی ہوں تٹر کو دھو کے رکھتی ہوں نپل کو بل کر رکھتی ہوں تو پھر مجھے بنانا ہے